ھ
کیا کر رہی ہو تسی میں بیٹھی ہوں بہن
اوکے اوکے تو ابھی کی کر رہے ہیں
ابھی تو فی الحال بیٹھے ہوندا ہے
اوکے اوکے آج ہم لوگ گل کریں گے ٹیکنالوجی اور انسانی جہانت گفتگو کرنے والے ہیں ٹیکنالوجی اور انسانی جہانت
بالکل بالکل
ترقی کا نیا افف آج ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں ہمیں ایسے موجو پر گپتگو حیرت انگزیب تیز رفتار اور ہلد عزیز مدو پر موجوع پر گپتگو کرنے والے ہیں جس نے ہماری پوری زندگی کے جینے کے طور طریقے کو بدل کر رکھ دیا یعنی ٹیکنالوجی اور ہمارا مستقبل
بالکل بالکل آج کا دور ڈیجیٹل اقبال کا دور ہے صبح الارم کی آواز سے لے کر رات کو سونے سے پہلے اسکرین بند کرنے تک ہماری زندگی کا کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہے جو ٹیکنالوجی کی کے جے اثر میں پرباوت گزرتا ہو
بالکل بالکل درست فرمایا آپ نے اسمارٹ فون انٹرنیٹ اور اب منصوعی جہانت نے ناممکن کو ممکن بنا دیا ہے جو کام پہلے ہفتوں اور مہینوں میں ہوتے تھے تھے آج وہ مہد چند سیکنڈوں میں ایک کلک پر دستیاب ہیں
بالکل بالکل یعنی ٹیکنالوجی نے دنیا کو صرف سمیٹا ہی نہیں بلکہ انسانیت صلاحیت کو ایک نئے پرواز اڑان دی ہیں
بالکل بالکل بالکل جی ہاں اور آج ہم اسی ٹیکنالوجی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں ٹیکنالوجی کے فائدے اور اس کے نقصانات اور اس کے صحیح استعمال پر تفصیلی بات کریں گے
بالکل بالکل عام طور پر لوگ سمجھا ہیں کس طریح مہنگیا گیجٹس کمپیوٹر یا روبوٹس ٹیکنالوجی ہیں اپنے نزدیکی اس کی اصل تصریف کیا ہے
بالکل بالکل ٹیکنالوجی دراصل علم عملی کا نام ہے جب انسان اپنی اکلا اور سائنس کا استعمال کر کے اپنی مشکلات کو آسان بنانے کے لیے کوئی روزگار طریقہ یا نظام تعمیر کرتا تو اسے ٹیکنالوجی کہتے ہیں پہیے کی جہاد بھی اپنے دور کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی تھی اور آج یہ اے آئی بھی
بہت بہت کیا خوب کہ تو کیا تسی گجب کی بال بات کہی تو نع یعنی انسانی ضرورتوں کو پورا کرنے اور زندگی کو س سہل بنانے کا ہر وہ ذریعہ جو وگیان کی بنیادی پر بنا ہو ٹیکنالوجی ہے وہ ٹیکنالوجی جنہوں نے دنیا کا نقشہ بدل دیا ہے منسونیت پہلا ہے منصوعی جہانت
بالکل بالکل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بارے میں میں کچھ بتانا چاہوں گی منصوئی جہانت آج کے دور کی سب سے بڑی کرانتی آئی ہے آرٹیفسل انٹلیجنس یہ ایسی مشین ہے جو انسانوں کی طرح سوچ سکتی ک ہے سیکھ سکتی ہے اور فیصلے بھی لے سکتی ہے چاہائے و چیٹ بوٹ ہو گاڑیاں چلانے والا آٹو پائلٹ ہو یاھر پیچیا بیماریو کا علاج ڈھونڈنے ڈھونڈنا ہو ا آئی ہر جگہ موجود ہے مواصلات اور فائیو جی سکس جی انٹرنیٹ نیکس سکس جنریشن کمیونیکیشن کے بارے میں کچھ بتائیں گے
بالکل بالکل انٹرنیٹ کی تیز رفتار نے پوری دنیا کو ایک گلوبل ولیج سے آگے بڑھا کر گلوبل ہوم بنا دیا ہے کچھ اس کے بارے میں بتائیں گی
بالکل بالکل کیا گجب فرمایا آپ نے آج ورک فروم ہوم ہویا آن لائن تعلیم دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر آپ بہترین کمپنیوں کے ساتھ کام کر سکتے ہیں دنیا کے بہترین پروفیسر سے سیکھ سکتے ہیں ڈیجیٹل اکنمی اور بلیک چین کے بارے میں کچھ بتائیں گے
بالکل بالکل بہت گجب کی بات کہی آپ آپ نے اب بٹوے میں کیش رکھنے کی حجات ہی نہیں رہی سب کچھ ڈیجیٹل ہو چکا ہے
بالکل بالکل کیا گجب فرمایا آپ نے جی ہاں آن لائن پیمنٹ سے لے کر بلاک چین اور کرپٹو جیسی سرکچت تکنیکوں نہیں لین دین کے رویتی نظام کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا ہے سہولیت بنام غلامی سکوں کے دو پہلو اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے
بالکل بالکل جہاں اس ترقی نے ہمیں بےتاں آئی آئیسائنسیں دی ہیں وہیں کچھ سنگین مسلائین بھی پیدا کر دیے ہیں
بہت خوب کیا غزب فرمایا آپ نے یہ بہت ہی سانجیدہ نکتا ہے ٹیکنالوجی ایک ددھاری تلوار ہے اگر ہم اس کے فائدے کو دیکھیں تو اس کے نقصانات سے بھی آنک نہیں چلا سکتے تنہائی اور سوشل میڈیا کی لت لوگ ورچولی ہزاروں دوستوں سے جڑے ہیں لیکن حقیقت میں اب اپنے ہی گھر میں تنہا ہے سائبر سیکورٹی اور پرائیویسی ہمارا نجی ڈیٹا آج پوری طرح سے سرک جتنا ہی ہے سائبر کرائم اور آن لائن دھوکا دھڑی کی وقھیاتی تیزی سے بڑھ رہے ہیں ذہنی اور جسمانی حقاہ لی ہر چیز ریڈی مٹ ملنے کی وجہ سے انسانی جہن اور جسم سست ہوتا جا رہا ہے
یعنی ٹیکنالوجی جو ہمارا غلام ہونا چاہیے تھا مگر افسوس کی آج انسان خود ٹیکنالوجی کا غلام بنتا جا رہا ہے
بالکل بالکل کیا گجب فرمایا آپ نے سو فیصدی صحی کہا بہت بہت طاہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی میں آپ کو جو آپ نے ابھی بات کہی غلام انسان کو اے آئی کا یعنی ٹیکنالوجی کا غلام بننا چاہیے لیکن انسان ہی غلام بن چکا ہے ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کیسے کرے اس کے بارے میں مجھے آپ کچھ بتائیں گے
بالکل بالکل اس ڈیجیٹل دور میں ہم ایک ایسے صحیح تواجن کیسے قائم کریں کیس کے بارے میں کچھ بتائیں گی
جیسے جیوومو نہیں ٹیٹر بنے ٹیکنالوجی کا استعمال صرف ویڈیو دیکھنے کے لئے نہ بلکہ کچھ نیا سیکھنے کے لئے کوڈنگ کرنے اپنی اسکل سے بڑھانے کے لیے کریں اسکرین ٹائم مقرر کریں دن کا ایک خاص ایسا وقت رکھے جب آپ گیجٹ سے مکمل دور رہیں اور اپنے اہل ایک کھانا کے ساتھ وقت گزارا ہے تیسرا ہے تاریخ اور تحقیق انٹرنیٹ پراپنے والی اپنے والی ہر افواہ انٹرنیٹ پر آنے والی ہر افواج کو سچ نہ مانے بلکہ اپنی عقل سے اس کی حقیقی کرے نتیجہ
بالکل بالکل وہ نظرین جو آج کی گفتگو کا نچوڑیا ہے کہ ٹیکنالوجی ایک بہتر ترین خادم ہے لیکن ایک بےحد خراب آقا بھی ہے
بالکل بالکل کیوں کہ جو فرمایا آ پ نے فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اس کا استعمال اپنی تعمیر کے لیے کرتے ہیں یا اپ اپنی تباہی کے لیے ہمیں ٹیکنالوجی کو اپنا استاد یا ساتھی بنانا ہے مالک نہیں
بالکل بالکل یعنی جیسا کہ بدلتے ہوئے دور کی حقیقت کو بیاں کرتے ہوئے کہا گیا ہے ٹیکنالوجی کبھی انسانی دل اور اس کی روح کی جگہ نہیں لے سکتی ہیں یا صرف ہمارے ہاتھوں کی طاقت کو بڑھا سکتی ہیں
بالکل بالکل کیا گجب فرمایا آپ نے اور اس ڈیجیٹل ان اقلاب کو خوبصورت اور الفاظ میں سمیٹتے ہوئے کہے تو وقت کی رفتار سے جو قدر قدم ملاتا ہے ٹیکنالوجی کے صحیح استعمال سے وہی مقدر بنتا ہے
بالکل بالکل بہت اچھی بات کہی آپ نے آپ نے ایک بات میں اس میں اور کہنا چاہوں گی جیسے اس میں کہا گیا ہے ٹیکنالوجی انسانی دل اور اس کی روح کی جگہ کبھی نہیں لے سکتا ہے انسان انسان ٹیکنالوجی کو کتنا تو آگے بڑھا سکتا ہے ٹیکنالوجی ہمیں کنٹرول آج کل کے سمے میں کر رہا ہے بٹ وہ ہمارے اندر کی جو دل کی دھڑکن چل رہی ہے وہ اس کو کنٹرول نہیں کر پائے گا وہ ہمارے سوچنے سمجھنے کی سکتی پر کبھی روک نہیں لگا سکتا انسان چاہے تو اپنی سوچنے سمجھنے کی شکتی سے کچھ بھی کر سکتا ہے جبکہ جو ٹیکنالوجی ہے اس میں سوچنے سمجھنے کی سک تی نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس کو انسان بناتا ہے ٹیکنالوجی انسان کو نہیں بناتی ہے
بالکل بالکل کیا گزب فرمایا تسی تو نے تو ت تمہارے دوارا کہے گئے باتوں کو تہہ دل سے دھنیہ واد بہت بہت اور کچھ کہنا چاہو گی
بالکل بالکل آج کل ہم نے اس میں دیکھا ہے کہ ٹیکنالوجی نے انسان کو اتنا بدل دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ٹیکنالوجی کا غلام سمجھنے لگا ہے بٹ اگر انسان چاہے تو ٹیکنالوجی کو اپ نا غلام بنا سکتا ہے کیونکہ ٹیکنالوجی کے پا س نہ ہاتھ پیر تو ہوتے ہیں لیک انسان اس کو کنٹرول کرتا ہے لیکن آج کل انسانوں نے کچھ ایسی باتیں بنا دی ہیں کہ بنا ٹیکنالوجی کے رہ ہی نہیں پاتے اس سے پتا چلتا ہے کہ کہ ٹیکنالوجی کے پاس دماغ د دل روح نہ ہونے کی وجہ سے بھی وہ بھی انسان کو کنٹرول کر پاتی ہے کہ کیونکہ انسان نے اپنے آپ کو ٹیکنالوجی کو سونپ دیا ہے جبکہ ایسا انسان کو نہیں کرنا چاہیے انسان کو ٹیکنالوجی کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہیے ٹیکنالوجی کے کے ہاتھ میں خود نہیں چلے جانا چاہیے
بالکل بالکل لوگوں لوگ سوچنا ہی نہیں پا رہے ہیں کہ تم وہ کر کیا رہی ہو لیکن بہت ہی کیا گجب کہ تسی گل بات گفتگو بہت ہی اچھا سے کیا تو اس کے لیے تہ دل سے دھنیہ واد ملتے ہیں نیکسٹ
خدا حافظ
اللہ حافظ